ہاں
وعلیکم السلام کیا حال ہے آپ اب ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں بس ٹھیک ج
گھر میں سارے ٹھیک
ہاں بس ٹھیک آپ کے گھر میں سارے ٹھیک ہے
ہاں سارے ٹھیک ٹھیک ہے آپ بتاؤ کیا حال چال
بس ٹھیک ٹھیکٹیک
آپ مجھے بتاؤ آپ دوستی پہ کیا بولنا چاہتے جاؤ گے
دوستی دوستی کیا ہے
دوستی لائف کا سب سے حسین ریلیشن ہے فرینڈس ہمارے خوش اور برے وقت میں
ہوں
چیز ہے جو ہمیشہ مشکل وقت میں ساتھ دیتے اور ہر کسی پرابلم میں آپ کا ساتھ دیتے اور آپ کو اس پرابلم سے باہر نکالتے ہیں
ہوں ہوں بالکل
دوستی زندگی گی کا سب سے پیارا رشتہ ہے دوست ہمارے ہر خوشی میں خوشی اور غم میں ساتھ دیتے ہیں جب ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں تو دوست ہمیں حوصلہ دیتا ہے اچھا دوست وہ ہو جو ہمیشہ سچ بولے مدد کرے اور مشکل وقت میں ساتھ نہ چھوڑے دوست پہ بھروسہ اور اس پہ ریسپیکٹ پر بیس ہوتا ہے دوست کے ساتھ ٹائم گزارنا لائف کا بہترین حصہ مانا جاتا ہے اسی لیے ہمیں اپنے دوستوں کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیشہ اچھا دوست بنانے چاہیے اور آپ بتائیں دوستی پہ کچھ
کا کوئی فارمولا نہیں ہوتا نا پلس ہوتا ہے نہ مائنس ہوتا ہے بس ٹائم ویسٹ ہوتا ہے سوری میرا مطلب ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے ایسے کہ ا دوستی دوستی مطلب وہ رشتہ جس میں لاجک کا جنازہ نکل جاتا ہے تو غلط ہوگا پھر بھی میں تیرے ساتھ کھڑا رہوں گا ماسٹر جی کی سامنے بھی چاہے کچھ بھی ہو جائے
ہاں یہ صح ہی ہے
دوست وہ ہے جو تیری بکواس کو بھی ٹیڈ ٹاک کی طرح سن لے تو روئے تو ٹشو دے اور ہنسے تو تیرے ساتھ ہنسے ا دوستی ہے جھگڑا روز ہوتا ہے ریموٹ کے لیے لوس گول گپے کے لیئے اور اور
ہاں میں آپنے سے ہی بولا سکول کالج اور زندگی کے ہر مور کو
وہ چیز چیز ہے نا جو انسان کو مطلب جی بالکل بالکل بولی
ہاں ہاں بولیے بولیے آپ کو کیا آواز پوری نہیں آ رہی تھی
آپ ٹھیک ہے
ہاں اب اچھے سے آ رہی ہے آواز
ہیلو
ہاں جی ہاں جی
ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں بول رہی ہوں کہ جو دوست دوستی انسان کی زندگی کا ایک نہایت خوبصورت اور قیمتی رشتہ ہے یہ ایسا رشتہ ہے جو محبت خلوص اعتماد اور وفاداری پر قائم ہوتا ہے ایک اچھا دوست انسان کے دکھ سکھ میں برابر شریک ہوتا ہے اور زندگی کے ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جو ہمیں صحیح اور غلط میں پہچان کروائے اور ہمیشہ اچھے راستے پر چلنے کی نصیحت کرے سچا دوست میں سے سچے دوست ک قسم کا لالچ یا مطلب نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسرے کے لیے احترام اور خیر خواہی ہوتی ہے ایک اچھا دوست ہماری کامیابی پر خوش ہوتا ہے اور ناکامیابی وقت ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے میرا ماننا ہے اگر میں آپ کو اپنے حساب سے بتاؤں نا تو انسان اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملتا ہے لیکن ہر شخص دوست نہیں ہوتا سچ اا دوست وہی ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دوستی وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے اچھے دوست انسان کی شخصیت کو بہتر بناتے ہیں اور اس کی زندگی میں مصیبت بدد تبدیلی لاتی ہے زندگی میں مثبت تبدیلی لاتی ہے دوستی ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا محبت بانٹنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا سکھاتی ہے دوستی ایک دوسرے کا مت اچھے اور مخلوص دوست کا انتخاب کرنا چاہیے کیونکہ اچھے دوست زندگی کو خوش خوشوار بنا دیتے ہیں تو آپ ایک کام کر رہے ہو آپ اچھی دوست کی تلاش میں کل سے نہیں نک کلنا بتائیے کیوں
کیوں
میں بول رہی ہوں آپ کل سے اچھھی دوست کی ابھی سے بالکل بالکل اچھی دوستوں کی تلاش میں نہیں نکلنا بتہ یہ کیوں
کیوں
کیونکہ میں گھر پ رہ تم تو تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے
ہاں
ہاں آپنی سنا
ہاں سنا میں نے آپ نے بہت اچھا بولا اس پہ دوست ہی ب رشتہ ہے دوستی وہ رشتہ ہیں جس میں نہ کوئی ذات پات کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے دوستی ایک دل کا رشتہ ہے جو خون کے رشتے سے بھی بٹھ کر مانا جاتا ہے
جی بالکل
ہاں
جی
آپ کے ہیں کوئی دوست
مجھے لگتا ہے ہاں میرا ایک دوست ہے
اچھی بات ہے
ہیلو
ہلو ہلو سن رہا ہوں میری آواز آ رہی ہے
تو دوست دنیا کی سب سے خوب ہاں جی آپ کی آواز آ رہی ہے تو میں کہتی ہوں دوست دنیا کے سب سے خوبصورت اور پاکیزہ پاکیزہ رشتوں میں سے ایک ہے ہے نا
ہاں ہاں
ہلو آپ کو میری آواز آ رہی ہے
کی آواز آ رہی ہے میری نہیں آ رہی ہے آپ کو
ہاں جی ہاں جی آپ کی بھی یاد دی ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولیے بولیے
تو آپ کچھ بتائیے دوستی پہ
جی میں کیا بتا سکتا ہوں میرے ات میں ک سارے دوست تو نہیں ہے پر میرا بھی ایک ہی دوست ہے میرا وہ دوست ہمیشہ کیا میری قدر کر مجھے ہر ٹائم پہ میرا ساتھ دیتا ہے چاہے غم ہو یا خوشی ہو ہمیشہ میرا ساتھ دیتا ہے میں اس دوست کا احسا کبھی نہیں مانوں گا کیونکہ وہ میرا دوست تو اتنا اچھا ہے کیا یہ بتاؤں میں آپ کو اس نے مجھے ہمیشہ برے وقت سے نکالا ہے ہاں اس دوست کی میں جتنا بھی تاریخ کام ہے اتنا اچھا دوست ہے میرا زندگی میں ہر کسی کو اس کے جیسے ایک دوست مل جائے ہاں آپ بتائیے اپنے دوست کے بارے میں آپ کا دوست کیسا ہے
میرا دوست کے بارے میں میں کیا بتاؤں وہ اتنا اچھا ہے مطلب اس کو میں اگر کبھی کچھ بھی بولتی ہوں نا مطلب مجھے ایسی پرابلم ہے یا کچھ ہے تو وہ میری سات ہی مطلب سنتا ہے مطلب مل ہر بار بات سنتا ت تو مطلب اس کہ جتنی بھی ت وہ اتنا نرم دل انسان ہے مطلب وہ بہت نرم انسان ہے نرم طبیعت کا انسان ہے تو اس کو میں جو بھی بولتی ہوں نا وہ سن لیتا ہے میری ہر بات چاہے وہ اچھی بات ہو بری بات ہو مطلب میربھی وہ سن لیتا ہے جو جس بات کا کوئی یہ نہیں ہوتا نا سر پیر وہ وہ بات بھی سن لیتا ہے تو میں بہت یہ ہوں مطلب اللہ تعالی کا شکر گزار کرتی ہوں میں کہ مجھے ویسا دوست ملا
ہاں وسے دوست بہت کم لیتے ہیں آج
وہ بہت صاف دل انسان ہے ہاں وہ بہت صاف دل انسان ہے اچھی دوستی انسان کی شخصیت پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے اگر انسان اچھے دوستوں کی صحبت میں رہے تو وہ اچھی عادتیں سیکھتا ہے جیسے ایمانداری سچ بولنا دوسروں کی مدد کرنا اور بڑوں کا احترام کرنا لیکن اگر دوست غلط ہو تو انسان بری عادتوں میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے اس لیے دوستوں کا انتخاب ہمیشہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے دوستی صرف ہنسنے بولنے کا نام نہیں بلکہ قربانی اعتماد اور وفاداری کا نام ہے ایک اچھا دوست کبھی اپنے دوست کو دھوکا نہیں دیتا وہ اس کے رازو کی حفاظت کرتا ہے اور ہمیشہ اس کی کامیابی چاہتا ہے جب ہمارا دل اداس ہوتا ہے تو ایک دوست کی چند اچھی باتیں بھی ہمیں سکون دیتی ہے ہے نا
ہاں صحی بتایا آپ نے اس کے بعد اسے ہمارا پورا موڈ ٹھیک ہو جات اک
ہاں بالکل بالکل مجھے لگتا ہے ایک اچھا دوست ہونا ہر کسی کی مطلب زندگی میں ہونا چاہیے کیونک انسان جب خوش ہوتا ہے نا تو ہر کسی سے بات کرتا ہے لیکن جب انسان اداس ہوتا ہے تب وہ خالی اپنے اس دوست کے پاس جاتا ہے جو مطلب جو ایک اس کا سچا دوست ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ وہ پوری دنیا سے بات نہیں کر سکتا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان اپنے ماں باپ سے بھی بات نہیں کر پاتا اس ٹائم پہ تو بس ایک سچا دوست ہی ہے جو ہر مصیبت پریشانی دکھ خوشی میں ساتھ رہتا ہے
ہاں ہاں صی بتایا آپ نے اس
ہاں جی آخر میں میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ایک سچا دوست انسان کی زندگی کی خوشیوں محبت اور اعتماد سے بر دیتا ہے دنیا میں ہر شخص کو ایک ایسا دوست ضرور چاہیے جو ہر حال میں اس کا ساتھ دیں اور زندگی کے سفر کو آسان بنا دیں
ٹھیک ٹھیک ٹھیک
آپ مجھے بتائیے
ہاں
کہ آپ کے حساب سے دوست دوست کے کیا فرائض ہیں
میرے حساب سے دوست کے فرائض یہ ہے کہ دوست اپنے دوست کو کبھی اکیلا نہ چھوڑے چاہے خوشی ہو گاؤں خاص کر کے گاؤں میں کبھی اکیلا نہ چھوڑے اور اس کو ہمیشہ ساتھ د
بالکل بالکل کرن
اچھا دوست تو اس انسان کو ہر ٹائم پہ مدد کر سکتا ہے خوشی پہ تو ہر کوئی پر گم پہ کوئی نہیں آتا اسی لیے ایسا دوست تو بنانا چاہیے جو کم میں بھی سادے اور خشی بھی ساد تندی
ہاں چلیے پھر کرتے ہیں کبھی بات
چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا
آپ بھی اپنا خیال رکھنا